سیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو اچھے سے گھر میں سارے ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آج کل سوشل میڈیا پر گریز ویلی کی بہت ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ہر طرف سبز پہاڑ نیلی ندی اور برف س ڈکی چوٹیاں نظر آتی ہے دل کرتا ہے ایک دفعہ ضرور وہاں جاؤں کیا تم کبھی گریز گئی ہو
ہاں پچھلے سال مجھے فیملی کے ساتھ گریی جانے کا موقع ملا تھا سچ کہوں تو جتنا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اصل میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہے وہاں کی ہوا اتنی صاف اور ٹھنڈی ہوتی ہے کہ انسان کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے
واہ مجھے ہمیشہ سے کشمیر کی وادیاں پسند ہیں رہی ہے لیکن سنا ہے گریز کی اپنی ہی الگ پہچان ہے
بالکل گریز ویلی کشمیر کے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں واقع ہے اور لائن آف کنٹرول کے قریب ہے اس وجہ سے وہاں کا ماحول بہت ا پور من اور کود قدرتی لگتا ہے زیادہ کمرشل ٹوریزم نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی اصلی خوب خوبصورتی ابھی بھی محفوظ ہے
میں نے ایک مشہور پتھر دیکھا تھا جو بالکل پائراوٹ جیسا لگتا تھا اس کا نام کیا ہے
اسے ہوبا خاتون پیک کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام مشہور کش کشمیری شاعرہبا خاتون کے نام پر رکھا گیا ہے ا جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو یہ سونا جیسا چمکتا ہے ہر ٹورسٹ اس کے ساتھ تصویر ضرور لی ہے
یہ سن کر تو میری ایکسائٹمنٹ اور بڑھ گئی وہاں کا سفر کیسا رہا تھااں
ہم سری نگر سے صبح جلدی نکلے راستے میں وور لیک اور راجدان راجدان پاس آیا راجدان پاس سے نیچے گریز ویلی کا پہلا منظر دکھ رہا دیکھ کر سب لوگ گا ڈ روک کر تصویر لینے لگے ہر طرف ہریالی پہاڑ اور کشن گنگا ریور کا نیچ ا نیلا پانی نظر آ رہا تھا
کشن گنگا ریور کے بارے میں میں میں نے بہت سنا ہے
ہاں یہ گریز کی جان ہے اس کا پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ نیچ پڑے پتھر بھی نظر آتے ہیں لوگ اس کی کنارے بیٹھ کر پکنک کرتے ہیں فوٹو گرافس کرتے ہیں اور قدرت کال لطف اٹھاتے ہے ج
وہاں یہ تو کشمیر کی روایت ہے مہمان نوازی ہماری پہچان ہے
بہت ہی بہت ہی مہمان نواز گریز کے اکثر لوگ شینہ زبان بولتے ہیں لیک لیکن اردو اور کشمیری بھی سمجھ لیتے ہیں اگر کوئی مہمان ان کے گھر چلا جائے تو چائے اور کھانے کے بغیر واپس نہیں آنے دیتے
بالکل میں نے وہاں کے لوگوں میں بہت سادگی دیکھی نہ کسی قسم کا دکھاوا اور نہ ہی شہری زندگی کا باغ دوڑ سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں
وہاں کے بچوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے
بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور شام کو کھلے میدانوں میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے ہیں موبائل اور انٹرنیٹ سے زیادہ ان کا لگاؤ قدرت اور کھیلوں سے ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ بہت صحت مند اور خوش مزاج نظر آتے ہیں
مجھے لگتا ہے ہر انسان کو سال میں ایک دفعہ ایسی جگہ ضرور جانا چاہیے جہاں صرف سکون ہو
بالکل گریز صرف ایک ایک ٹورسٹ ڈیسٹ اسشن نہیں بلکہ دل کو سکون دینے والی جگہ ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا پرندوں کی آواز اور بہتے پانی کی سرگرم انسان کو اللہ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے
وہاں کی مشہور چیز کیا ہے
وہاں کا شہد مکئی کی روٹی لوکل سبزیاں اور ٹریڈیشنل کھانے بہت مشہور ہیں لوگ اپنی زمین پر کھیتی کرتے ہیں اور اپنی محنت سے زندگی گزارتے ہیں مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے لگتا ہے گریز فوٹوگرافرس کے لیے جنت ہوگی
بالکل صبح کے وقت جب دھند پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے اور سورج کی پہلی کرنیں وادی پر پڑتی ہے تو ہر منظر پ پوسٹ کارڈ جیسا لگتا ہے
وہاں کا موسم کیسا رہتا ہے
گرمیوں میں موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے اور کئی مرتبہ راس بند بھی ہو جاتے ہیں اسی لیے زیادہ تر لوگ مئی سے سپٹمبر کے درمیان گریز کا سفر کرتے ہیں
تمہاری باتیں سن کر لگ رہا ہے کہ گرے صرف دیکھ کی نہیں محسوس کرنے کی جگہ ہے
بالکل صحیح کہا تم نے گریز کی اصلی خوبصورتی تصویروں میں نہیں بلکہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور دل سے محسوس کرنے میں ہے
ان شاء اللہ ایک دن ہم دونوں بھی گریز کا سفر کریں گے اور وہاں کی ہر خوبصورت جگہ دیکھیں گے
ضرور اور واپس آ کر سب کو بولیں گے کہ کشمیر کا یہ حصہ واقعی جنتیں ا بناظر ہے
اللہ کرے گریز کی خوبصورتی ہمیشہ اسی طرح محفوظ رہے اور لوگ اس کی قدرتی حسن کی
امین ہر ٹورسٹ کا فر فرض ہے کہ صفائی کا خیال رکھ اور قدرت کو نقصان نہ پہنچائے اسی لیے ہماری اور آنے والی نسلوں کی بلائی ہے
گریز کی قدرتی خوبصورتی کے بارے میں اتنی دلچسپ باتیں ج سنی ہے میں نے دیکھی ہے کہ میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا ہے آج مجھے وہاں کی تاریخ تہذیب اور لوگوں کی زندگی کے بارے میں تم سے تھوڑی اور گفتگو کرنی ہے
ہاں ضرور کوئی صرف خود خوبصورت وادی ہی نہیں بلکہ تاریخی اہمیت بھی رکھتی ہے پرانی زم زمانے میں یہ سلک روٹی سلک روٹ کا ایک حصہ مانا جاتا تھا تاجر اور مسافر اسی راستے سے گزرتے تھے اور ہ مختلف ا علاقوں کے لوگ لوگوں سے تجارت کرتے تھے
واہ اس کا مطلب ہے کہہ گور صرف ٹورزم کی نہیں بلکہ تاریخ کا بھی ایک اہم مرکز رہا ہے
بالکل آج بھی وہاں کی پرانی روایت اور تہذیب ز زندہ ہے لوگ اپنے ا ثقافت پر فرق رکھتے ہیں اور اپنی زبان لباس اور رسموں کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں
ت نے بتایا تھا کہ وہاں کے لوگ شینا زبان بولتے ہیں کیا نج نوجوان بھی اسی زبان کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جیسے وہ
ہاں زیادہ تر گھروں میں شینا بولی جاتی ہے ساتھ ہی اسکولوں میں اردو اور انگلش بھی پڑھایا جاتا ہے اسی طرح بچے اپنی ا مدری مادری زبان بھی سیکھتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے اپنی زبان اور ثقافت کو بچانا ہر قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے
بالکل اگر ہم اپنی تہذیب بھول جائے تو اب اپنی پہچان بھی کھو دیتے ہیں
وہاں کے لوگوں کا روزمرہ کا روٹین کیسا ہوتا ہوگا
صبح جلدی اٹھتے ہیں نم نماز کے بعد اپنے کھیتوں یا پسوں کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں کچھ لوگ د دکانداری کرتے ہیں اور کچھ حکومت اداروں میں ملازمت کرتے ہیں ا عورتوں کا بھی گھر اور کھیتی میں بہت اہم کردار دار ہوتا ہے
کیا وہاں کی عورتیں بھی محنتیں محنتی ہوتی ہیں
بہت زیادہ وہ گھر کا سارا نظام سنبھالتے ہے ب بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ا کھیتی اور باغبانی میں بھی مدد کرتی ہے
گریز کی پہاڑیوں اور جنگلات میں مختلف پرندے اور جنگلی جانور پائے جاتے ہیں اس لائی اسے لائف جنگل میں ہمیشہ احتیاط سے چلنا چاہیے اور ان کو تانگ نہیں کرنا چاہیے آج کل اکو ٹوریزم کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے گریز اس کی بہترین مثال بنتا سکتا ہے اگر لوگ ذمہ داری سے سفر کریں تو وادی کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رہے گی وہاں کے سکول اور تعلیمی ادارے بھی بہت اچھے ہیں
یہ سن کر خوشی ہوئی تعلیم ہی ا تارخی کی بنیاد ہے
بالکل مجھے لگتا ہے گریز کا سفر صرف پکنک نہیں بلکہ زندگی کا ایک یادگار تجربہ ہوگا کیونکہ ایسی جگہ جانا کسی قدرت کا کرشمہ دیکھنے سے کم نہیں ہوگا میں یہ بھی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جا کر انسان صرف تصویریں ہی نہیں لاتا بلکہ حسین یادیں اور قدرت سے محبت بھی ساتھ لگاتا ہے
انشاء اللہ جب بھی مجھے موقع کا ملا گریز میری پہلی منزل ہوگی
اور جب تم وہاں جاؤ گی تو یقینا تمہارا دل دوبارہ واپس جانے کو کرے گا گریز کا حسن ہی کچھ ایسا ہے
چل آج کی گفتگو سے ہے مجھے گریز اور گریز کے بارے میں اور بھی معلومات حاصل ہوئی
ہاں ٹھیک ہے ہم جائیں گے ضرور چلو اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
اللہ حافظ